اچ
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی کریی اے ہیں
ہاں سے
ہاں الحمد للہ آواز جا رہی ہے کیا
ہاں آواز جا رہی ہے ادھر آواز جا رہا ہے کیا
ہاں اور بتا
بہت اچھا حال ہے میرا
اور کیا کرتے ہو ابھی
ابھی کھیتی ہی کر رہے ہیں
اچھا کھیتی مطلب دھان وغیرہ روکتے ہوئے نا
ہاں ابھی برسات ہو رہا ہے
اچھا برسات ہو رہا نہیں ہوگا بارش ہو رہی ہوگا برسات کا موسم یہ بول سکتے ہو سمجھے نا
کھیتی باڑی کا دن ہے کھیتی باڑی کا سیزن ہے تو یہ بول سکتے ہو کہ ہاں برسا بارش ہو رہی ہے برسات ہو رہا ہے برسات تو ایک مہینہ کا دن ہو گیا نا تو یہ بارش میں یوز نہیں کر سکتے سمجھے نا ہلو
ہیلو
ہاں کچھ بتا رہے وہ سمجھ رہے ہیں نا
ہاں
ہاں تو کچھ سمجھنے کی کوشش کرنا اور بتاؤ ناشہ وغیرہ کر لیے
ہاں ناستا وستا کر لیے
جی اپ ہنس کیوں رہے ہمیں آپ آپ کو اچھی اچھی بات بتا رہا ہوں آپ ہنس رہے ہیں
تھوڑا ہنسی آ جاتا ہے ہم کو
ایسا نہیں ہوتا نا یہ یہ آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں میں اگر اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تو سیکھے اور ہم کو سکھا سکتے تو ہم کچھ دکھائیے
اور ادھر حال کیسا ہے
ادھر تو بڑھیا ہے ابھی حال ابھی تو آج تو منڈے ہے آج اسکول بھی جانا پڑے گا نا
ج
آپ اسکول پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو
ہاں میں اسکول میں پڑھتے ہیں
ابھی کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ
نائن کلاس میں
اچھا نائنتھ میں ہونا اچھا بڑھیا چلو
جی
اور ٹیوشن وغیرہ پڑھتے ہوگے نہیں
ہاں ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں
اور اردو پڑھتے ہوگے نا
کیا بولا
اور اردو اردو پڑھتے ہو کے نہیں
ہاں اردو تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں
اچھا اردو بھی پڑھنے جاتے ہو نا
ہاں
اچھا اردو بھی پڑھا کر اردو بہت ضروری ہوتا ہے
اور آپ پڑھتے ہو کیا نہیں
ہاں میں تو پڑھتا ہوں لیکن اردو فی الحال تو بہت پڑھ لیا ہوں ابھی دوسرے کو میں پڑاتا ہوں سکھاتا ہوں
اوہ
ہاں ابھی سب تو مطلب فی الحال تو ابھی میرا ٹین ہو گیا الیون ٹو الیون میں میرا ابھی ہے تو اردو وغیرہ تو بہت ہو مطلب اتنا جان لیا ہوں پڑھ لیا ہوں تو اب مطلب تھوڑا انگلش اور ہندی جاننا ہے
اچھا ٹھیک ہے
ہاں اور آپ بتاؤ آپ ناشتہ وغیرہ ہو لیا ہو گیا
ناشتہ تو ہو گیا آپ کا ناشتہ ہوا کہ نہیں ہوا
ہاں میرا بھی ناس نہیں ہوا بٹ بس چائے ہوا ہے چائے پانی پیے ہیں
اوہ
آپ ناشتہ کیا کیاے ابھی
ہاں ہم تو ناشتہ کر لیے
نہیں بول رہے کیا ناشہ کیے
ناستاہ کیا کٹہل کا پکوڑا اور بھات ہ ہ اور بولیے کیا حال ہے
آپ یہ اچھی ہیں کیا ہنس رے ہنسنا نہیں چاہیے نا بات کر رہے ہیں تو اچھی بات بتاؤ اچھی بات سنو اچھی بات مطلب سیکھو
کر پھر خل ج
ج
اور ہم کو ابھی جانا پڑے گا بکری چرانے کے لیے
اچھا کون بول رہا ہ وہاں پہ
میرا ممی بول رہا ہے
اچھا ماممی بول رہے ہیں کیا بول رہا آپ کا مامی
بول رہا ہے بکریر کھول کر لے جاؤ
اچھاچرے بول رہا ہے کیا
وہ ادھر لگنے کے لیے بول رہے ہیں
اچھا ہاں تو ابھی تو اور پانچ منٹ بات کر لو پھر آپ سے لے کے چلے
بارش ہو رہا ہے نا
کیا
بارش ہورا
ہاں ہاں اور پان بات کر لو اس کے بعد اب چلے جانا
بکری بارش میں نہیں نا چڑھتا ہے
اچھا کوئی بات نہیں وہ ابھی تو پانچ منٹ رک جاؤ نا پانچ منٹ کیا ہوگا
تو میرے گھر میں ابھی موبائل چلا رہے ہیں نا اس ایپ میں ہم بات کر رہے ہیں ابھی
کیا
اس کاریات میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا
اچھا وہی تو وہی تو بول رہے ہیں پ رک جاؤا بات کر لو اس کے بع اب چلے جانا بغری جرانے کے لیے
ہاں تو بکری تو ہر دن چرانا ہی پڑے گا
ہاں تو ابھی بات کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو ہیلو
ہیلو
ابھی بات کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو ابھی ٹائم ہے کہ نہیں
ٹائم تو نہیں ہے
ابھی پانچ منٹ بھی ٹائم نہیں ہے کیا
پانچ منٹ ٹائم ہم ادھر دے دیں گے تو میرا بکری کوہنچ رہے گا
اچھا تو مطلب پانچ نہیں ہے تو اور رکیے چار منٹ اور رک جائیے بس ٹائم ہو جائے گا تو پھر آپ چلے جانا
اور اسکول بھی جانا پڑے گا نا
اچھا اسکول بھی جاؤ گے تو یہ بات میرے کو پتا نہیں تھا اسکول تو مجھے لگتا ہے دس بجے آتے ہوں گے نا
نہیں نو بجے جاتے ہیں اسکول
نہیں نو بجے تو ابھی تو نو بج گیا ابھی تو چلے جاتے نا تو ابھی تو نو بجے گیا نہیں گئے ہونا دیکھو ٹائم دیکھو نو تو بج گیا
تو اب تو جائیں گے پڑھنے نو آٹھ ہو گیا ہے
تو وہی تو بول رہ کہ آپ تو بکری چراؤ گے تو اسکول جاؤ گے کیا کرو گے بات پھر
بھول جاؤں گا میرا امی چرائے گا ادھر
اچھا ہی سےر آئے گا تو گھر کا کام کون کرے گا آپ کب چلائے گا چلائے گا بکری یہ تو
گھر کا بھی کام کرے گا اور بکری بھی چرائے گا
اچھا اور آپ پڑھائی کر رہے ہو نا پڑھائی بہت اچھا سے کرنا
ہاں پڑھائی تو ہم تو اچھا سے کر رہے ہیں لیکن ہم کو پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے
مان نہیں لگتا تو کچھ کچھ کچھ کر ل ہو کیا ادھر اس اسکول طرف
نہیں میں اسکول طرف کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم کو پڑھنے میں من نہیں آتا
اچھا من کہاں پہ لگتا ہے آپ کو کہیں لڑکی وڑکی من نہیں لگ گیا نا
نہیں وہ بات نہیں بھائی ہ ہم کو پڑھنے میں ہی اچھا ہی نہیں لگتا
تو کیا کرنے میں اچھا لگتا ہے
ہم کو موبائل دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے
نہیں یہ بات تو غلط ہے نا موبائل دیکھنا نہیں چاہیے نا اس اتنا
موبائل نہیں دیکھیں گے تو ا مزہ نہیں آتا
نہیں ابھی تو یہ مزہ مت لو میرے خیال سے اب یہ مزہ مت لو آگے کچھ پڑھ لو لکھ لو کچھ کر لو حاصل اس کے بعد موبائل کا مزہ لو ابھی یہ مزہ چھوڑ دو کیونکہ اگر ابھی یہ مزہ لوگے تو پھر بعد میں بہت پچھتاؤ گے
ہاں لیکن اب یہ فون کہاں سے کیے
میں فون یہ یہ ایپ سے کیا ہوں کیا ایپ سے کیا کیا ہوں آپ کو میں کچھ اردو میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں آپ
او کاریا آپ سے
ہاں
تو اس سے کیا ہوتا ہے
اس سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھی سیکھ ملتی ہے کچھ جس سیکھ کے کچھ ا حاصل ہوتا ہے کچھ سیکھتے ہیں کچھ سکھاتے ہیں
تو ہم کو تھوڑا موڑا اور سکھائیے
ہاں تو سکھا رہا ہوں آپ کو وہ آپ تو بول رہے ہیں کہ ہم کو پڑھنے میں من نہیں لگتا ہم کو موبائل دیکنے میں من لگتا ہے
ہاں تو موبائل دیکھنے میں مزہ لگتا ہے تو ہم کیا بولے پڑھنے میں اچھا لگتا ہے
ہاں تو وہی تو بول رہے ہیں آپ کو میں کیسے سکھاؤں گ آپ کو جب موبائل نمر اچھا لگتا ہے دیکھنے میں تو آپ کو کیسے سکھا سکتا ہوں بولو
تو ہم تو آپ ہم کو پڑھا سکتے ہیں
کیسے نہیں پڑھا سکتا ہوں آپ کو ڈیلی میں پڑھا سکتا ہوں لیکن آپ کو ادھر آنا ہوگا نا ہمارے ا اسٹ طرف امر اسٹیٹ بہت دور ہے آپ آؤ گے ادھر
ت آپ میرا اسٹیٹ میں نہیں آ پائے گا
نہیں آ نہیں پاؤں گا اگر تم آپ کو ضرورت ہے اتنا ضروری ہے تو پھر آپ کو موبائل دیکھنا چھوڑنا پڑے گا اور کیا بولتا ہے پڑھائی ایک میں ایپ بتاتا ہوں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو اس میں پڑھائی کر سکتے ہو آپ
کون ہے اپنا ہم پڑھائی کر سکتے ہیں
وہ نام وہ کیا بولتا ہے اس کو ڈولنگویا اس کا نام ڈولگ کو نم ہے اس کا اپ اس میں کچھ انگلش سیکھ سکتے بولنا پڑھنا سب کچھ سیکھک سکتے اس میں
تو اس میں کیا کیا لگتا ہے ہم کو وہ پتا نہیں ہے نا
کیا کیا کچھ نہیں بس موبائل نمبرس سے رجسٹر کرو اور اپنا نام بتاؤ دو اور اپ اپنا ایج دے دو بس ہو گیا اور دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے پڑھتے جاؤ آگے بڑھتے
اور نمر ومر نہیں ن مانگتا ہے
کیا نمبر مانگے گا نمبر کیوں نہیں مانگے گا
نمبر مانگے گا
ہ نمبر مائ اس سے کیا ہوگا آپ کو کچھ اس سے تھوڑی ہوگا کہ مطلب یہ ہوگا پکڑ لیے گا وہ کچھ نہیں ہوگا اس سے آپ سیکھ لو پھر اگر تم کو سیکھ گئے تو تو وہ ایپ ضرورت نہیں ہے تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہو
لیکن آپ کا دوست کتنا ہے بھائی
میرا دوست فی الحال تو ابھی ہے بہت دوست ہے لیکن ابھی ساتھ میں کوئی نہیں ہے میں اکیلاا ہؤں ابھی
تو اپنا دوست بناؤ نا
آپ کو دوست بنا لیں کیا
ہاں
آپ کو دوست کیسے بناؤں موبائل سےاحب وہی تو بول رہا ہوں بھائی ہو اب تو اپ تو بھائی ہو دوست کیا بناؤ آپ تو موبائل سے ہی کچھ میں آپشن دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ کرو وہ کرو تو آپ کر سکتے تو آپ اگر بول رہے ہو کہ موبائل دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو پھر میں کیا بتاؤں
آپ لوگ کتنا بھائے بھائے
ہم لوگ تو بھائی دو بھائی ہیں اور دو بہن ہیں الحمد للہ
اور آپ کام کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں
پڑھائی کرتا ہوں ابھی ٹین ہو گیا میرا کمپلیٹ اب الیون میں ہوں میں
اور آپ کہاں پر پڑتے ہیں
میں ابھی پڑھتا ہوں اپنے گاؤں میں پڑھتا ہوں
گاؤں میں پڑھتے ہیں
ہاں گاؤں میں ہی پڑتا ہوں ابھی گاؤں میں کمپلیٹ ہو گیا تو گاؤں کے تھوڑا بغیر میں مطلب میرا ایڈمیشن ہوا وہیں پڑھتا ہوں
اور تو الیون میں ٹاپ کیا ہے کہ تھرڈ کیا ہے
کس میں نہیں الیون میں ابھی میرا ایڈمیشن ہوا ہے الیون میں کچھ نہیں